تو ہلو اد تو
وہ
جی جی بولیے
اب آ رہی ہے
جی جی تو
جی تو جناب ہم بات کرنا جائیں گی کہ وگان کا کرشما یعنی ترقی پیچھے رات تبدلی بدلی دنیا ہے اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے
جی جی ماتر ہ تو یہی ہے کہ آج ہم لو اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہے کتنا کچھ مطلب بدل چکا ہے اور تو ویسے مرمہ آپ کے انوسار ہم دیک زندگی ا وان سے کتنا بدلی ہے اور ہمارے جیون میں بہت سارے بالکل بالکل تو مگرگرا جی جی تو بالکل ہلو
جی آواز نہیں آ رہی ہے نا
جی جی آ رہی ہے تو مترو ہمام ہاں آپ سے مطلب آج کچھ کیوں کرنا چاہ رہے ہیں کہ جو ہمارے آب حیات یعنی جس سے سر چشمہ یعنی کہ پانی کے بارے میں تھوڑا بات کرتے ہیں
جی جی
جی تو آج ہم ایسے ہی حیاتی موضوع پر بات کریں گے جو کہ جس کے بنا کائنات کی اورر سے تم پور محلے آج ہم بات کریں گے آب حیات یعنی پانی کی ا ا حیات کی مدت رسائی تھی محفل میں آپ کا ہ دل سے کتگو میں آپ کا استقبال ہے اس کے بارے میں آپ کا کیا
جی جی بالکل بالکل جی بکل صحیح لیکن کہ ہم انسان اثر زندگی کے ان بڑے بڑے رہم حال اہمیت پاس ہوتی تھی تو ہمیں د کون مت ادا ہوا ہے آج کا انسان چائے کافی کولڈ ڈرنک اور تیرت کے منسوئیی پی پدارت کی لجب میں اتنا کچھ پایا کہ اسے پانی کی قد بھی نہیں تھی جو درصل ہماری کا ستر فیصد اس غلط اس غغلت اور آپ کے دانش مندانہ پ خیال کیا ہے جناب
بالکل یعنی جو ہے آپ نے درست فرمایا اور یکر پسند بات کہ انسانی اسسمتس دراصل پانی کا ہی ایک محرک نسخہ ہے ہمارے ہر خیالیہ ہمارے ہر عجو اور ہمارے وہ ہرا رگ کو اپنی روانگی اور روانگی کے لیے پانی کی اجت ضرورت ہوتی ہے جب ہم پانی پینے کے لیے کوئی کوٹی کرتے ہیں تو ہم دراصل اپنے وجود کو تو کا وہ ہوتی ہے ینی کہ اور آج اس اگلے زمانے میں بہت سے امراج شپ ہماری جنم لے رہے ہیں توک ہم نے آب حیات کو اپنی خوراک کے در کنار کر دیا ہے ہ ائیے ہ بھی تھوڑا گرائی سے کتی کوکتے نظامی انظام اور اراج کثافت کے بارے میں سے کیا خیال ہے
جی جی یعنی جی سب سے پہلی آ سمجھتی ہے کہ پانی ہماری قت ان بوون نہیں ج آگتیی
کیا کردار جما کرتا ہے یعنی کی پانی ہمارے اس کی صفائی کرنے والی ا جناب کہ ہم جب وہ کر رہے ہیں آپ سے مقدار میں پانی ہیں تو ہمارے میں بھی اپنے غذا کو حجم کرنے میں مدد کرتا ہے اس کے علاوہ ہمارے کا جیب سہمت ہی ہے جسم کے بھیتر موجود تمام ج والا اور خشاابت کو دل کر باہر نکال دیتا ہے جیسے جزیدی سائنسی اگر پانی نہ ہو تو یا زہریلی م دے میں بھی ہماری پورن سامل ہو کر ہمارے ہمیں بیمار کر دیں گے پانی پینا درصل اپنے جسم کو ہر روگ درل دینے جیسا ہے جیسے سلاابی ا پچا کاا اسن اس کے بارے میں آپ کا
یعنی کہ اگرگر کوئی اپنی تچا اسادابی اور جوانی کو بچائے رکھنے کے لیے مہنگے مہنگے نسخے ا کا استعمال کر رہا ہے مگر وہ بھول جاتے ہیں کہ اصل رہسیہ آب میں چھپا ہوا ہے تو بالکل فل دکھتے کہ توچا کی نمی اور چمک کا سیدھا تعلق ہمارے جسم میں موجود پانی کا مقدار ہے یعنی کہ جب خیالیا تو پوری طرح ہارٹٹ ہوتے ہیں تو ہاں تو چائے کسیی کسیی اور جوان نظر آتی ہے پانی کی کمی سے انسان کی آنکھیں بے دور ہو جاتی ہیں اور سوکھنے لگتے ہیں چہرہ ا ج یہ ا وہ وقت سے پہلے بوڑا ہونے لگتا ہے جو افراد جنھر میں آٹھ سے دس گلاس پانی پی ان کی چ چہرے پر ایک کا جب س قسم کا نور اور تازگی برقرار رہتی ہے ذہنی ہاں برسات اور دماغی کار سمتا کے بارے میں سے کیا خیال آتے ہیں
جے جی بون جناب میں سے پوچھا ہ کیا پانی ہمارے دماغ کی تارے چنپا سے کی کوئی سیدھی ربت ہے میں نے اثر ای ہے کہیاس لگتے پانی کم پیتے ہیں کوئی انسان اس پڑچڑا ہو جاتا ہے کیا یہ صحیح ہے
بالکل بالکل آپ نے بالکل صحیح فرمایا یعنی کہ ہمارا دماغ پانی کا ہی ایک بڑا بنڈار ہے تھوڑی سی بھی پانی کی کمی سے مکے کاار چمتا پر برا اثر پڑتا ہے اس سے انسان کے سوچنے کی سالت میں کمی ہو جاتی ہے چیزب گھڑنے کی شکایت ہونے لگتی ہے وہ کسی بھی کام پر توجہ نہیں دے پاتا ہے پانی پینے سے دماغ کو با پھر آکسیجن ملتی ہے جس سے کا جو چہن ہوتا ہے وہ تیز ہو جاتا ہے اس کی س بہتر ہوتی ہے اور وہ ہر قسم کے ا تناب کا مقابلہ کرنے کے لیے قابل ہو جاتا جوڑوں کی لچک اور جسمانی توانا کے لیے کیا ضروری ہے پانی اس کے بارے میں بتائیے
ج جی جی یعنی کہ جب ہمارے جوڑوں کے درمیان د لچک ہوتی ہے وہ پانی کی وجہ سے ہی برتااتے ہے جب ہم پانی کم پیتے ہیں تو لجک ختم ہونے لگی ج میں ہڈیاں آپس میں پیدا ہوتا ہے اس کے علاوہ پورے دن جسمانی توانائی ہے آپ جو افراد پمپ لیتی ہیں انہیں ہر وقت تھکان اور سستی کا احساس ہوتا ہے یعنی پانی پینا توانائی کا سب سے سہل نقصا ہے یعنی آپ یہ حیات تین کے آدا ربت اے اول اس کے بارے میں آپ کا کیا ہے
جی جی بالکل بالکل تو ید کچھ ایسی عملی اورشنہری آبادی جیسی پانی پینا میں ضروری نہیں بلکہ شت قابلہ کا پااک ذریہ بن جاتا ہے اور پانی پینے کے کچھ سہستتا ادا ہیں کہ بزرگ بزرگوں نے ہمیں سکھایا ہے کہ ہ بیٹھ کر پانی پینا چاہیے ہمیشہ کھڑی اڑ کر اور ایکدام سے ہی پانی پیے ہیں کھڑے ہو کر پانی پینے سے میدے اور گٹنوں کے لیے اور نقصان بندی پیدا ہو سکتا ہےئے بیٹھیں ہر پانی پینے سے ہر وجو صحیح طریقے سے پانی پہنچتا ہے تین گھنٹوں میں پانی پینا چاہیے پانی ہمے ساتھک روک کر پیے اور ایک ساتھ پورا گلاس نہیں پینا چاہیے
جی جی صحی بات ہے کہ پیاس سے پہلے نہیں اس بات کو انتظار نہ کرے ک جب پیاس لگے گی کبھیب پس لگنا درسن جسوں کے اندر آخر شرگ ہے پورے د بر بال پانی پیتے رہے تاکہ جسم ہمیشہ ہائڈرییک رہے نے نمی نیم گرم پانی کی حفظیت یعنی صبح اٹھ کر ایک کاش نیم مطلب نیم گرم پانی پینا شہد کے لیےوال کرنا کیا میں نےی کی پوری طرح صفائی کر دیتا ہے اور سارا دن جشم کو تر و تازہ رکھتا ہے
بالکل بالکل نان بالکل آپ نے بکل کن سے ہی فرمایا یعنی کہ مطلب وج اگر آپ نے وجود کو بیماریوں سے میں پوجو اور اپنی چچا کو سدا اور چہن کو روشن رکھنا ہیں تو پانی کی مقدار کو اپنا درخت پان ک لاجی حصہ بنا لینا چاہیے
بالکل صحی فرمایا یہ جو سادا صف پانی بقی تو سف کر د وہ نور اور بدن کو توانا ہی دکھ چتی ہے اگر آپ اپنے شعور چاہتی میر تو آج سے ہی پانی پینا شروع کر دیجیے ھر آ
بالکل بالکل بالکل آپ نے صی کرنی کی پانی کی عدمت کو الفاظی مسفرد کرتے ہوئے کسی دانا نے کہ فرمایا کہ زمین پر جتنی بھی دولت ہے وہاں انسانی کی اتہس کو وجا سکتی جو سا کوئی کوٹ ا مطلب صاف پانی میں ہے
جی
اور اسسی کو یعنی کہ جیسا کہ پانی ہمیں کول پڑ جب مر جیتنی ہوئی عت شان پسی یعنی آے آیات ہے یہ سوفا ہے پانی عنی کیتے رہتے ہیں کر کا سھرپچ کا علاج لا م نہیں ن
بالکل آپ سے یہ بات کریے چلو خدا حافظ